ہلو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو می پاپا ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک ہے
جی جی بالکل آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے ماں بہن امی ابو کیا کرے ہو ابھی
ابھی بیٹھے تھے گرمی تھے
آج کل بہت گرمی ہوتی ہے نا
جی بھائی جان بہت گرمی ہے آج
آپ کے وہاں کتنی گرمی ہے
بہت گرمی ہے آج
جی آج کل گرمی بہت ہوتی ہے آج کل ہے نا آج کل کل کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیے
جی جی بھائیان پانچ چھ لیٹر پانی
جی جی جی جی جی بالکل بالکل بہت اچھی بات کہ آپ نے اس سے ہوگا کیا کیا جو آج ل ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے سڑکوں پر بے ہوش ہو جاتا دیکھو آج کل اسکول میں بھی ہوتا ہے یہ سب ہے نا جب مارننگ اسمبلی ہوتی کوئی پرئر بڑھاتے اس وقت پھر وہ بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں نا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ پانی نہیں پیتے اور صبح صبح کیا کرنا چاہے کہ ہمیں ایک ہیلدی بریک فاسٹ کانا چاہیے مطلب اچھا بریک فاسٹ کرنا چاہیے مطلب جیسے کہ دو آملیٹ کھانے چاہیے دو روٹی کھانی چاہیے ایک چائے کھانی چاہیے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا ہے نا
جی بھائی جان جی
اسے ہوگا کیا کہ ہمارا صحت بھی اچھا بنے گا اور ہم ہماری اور پانی بھی زیادہ پینا چاہیے اس سے ڈیہائیڈریشن کم ہو جائے گی ہے نا
جی جی بھائی جان جی صحیح بات ہے
جی بالکل دیکھیے سوشل میڈیا کے بارے میں کیا بولنا چاہو گے آپ
جی سوشل میڈیا کے بغار میں کیا بتاؤں گا میں آپ کو
کچھ بھی جو آپ پسند کرو میرے کو بتانا
آپ بھی بتائے کچھ
دیکھو سوشل میڈیا کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ہے آج کل ہے نا سوشل میڈیا کے کی وجہ سے ہم بہت تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بہت کچھ حاصل کر سکتی لیکن اس کے نقصانات بھی ب ہوتے ہیں نا
جی جی بھائی جان
اگر کسی حد تک فائدے بھی ہے لیکن نقصانات بھی ہے کسی حد تک ہمیں اس استعمال کرنا آنا چاہیے ہے نا
جی بھائی جان
اگر ہمیں استعمال کرنا آئے گا اچھے سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ بہت اٹھا سکتے ہیں
جی جی بھائی جان
تو ہمیں اس کا اچھا استعمال کرنا آنا چاہیے
جی جی جی جی
تو دیکھو میں کچھ فائدے بتانا چاہتا ہوں اس کے جیسے کہ فائدے یہ ہے کہ اسے ہوگا کیا کہ جو یہ ہے ہم جو بچے لوگ ہیں اس سے وہ پڑھائی حاصل کر سکتے بہت سے رسورسز حاصل کر سک بہت سی نالج اسکل سیکھ سکتے رہے کچھ بھی ہے نا اسکلس سکل سے میرے کو یاد آیا ایک چیز کہ آج کل اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سکل ہوتا ہے نا ووکیشنل سبجیکٹس ہوتے سکل سکھاتے جیسے کہ کسی سکولس میں ہو تو اگرییکلچرل پاور ہے نا
جی بھائی جان
ایگریکلچر میں کیا ہوتا ہے کہ ایگریکلچر میں یہ ہمیں سکھا دے کہ پیڑ کو کتنا پانی چاہیے کتنی یہ کھاد ڈالنی چاہیے ہے نا
جی جی بھائی جان
گوبر کتنی ڈالنی چاہیے ہے نا اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیڑ کس جگہ پر اچھا رہے گا کتنے موسم میں کتنے ٹمپریچر کے اندر اندر ہی گرو کرے گا ہے نا یہ ہمیں ایگریکلچر میں بتایا جاتا ہے نا تو اس سے ہوتا کیا کیا ہمارے اندر ایک اسکل ڈیولپ ہوتی ہے نا
جی جی
اسکل ڈیولپ ہوتی ہے تو اسکل سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہمارے اندر اسکل ڈیولپ ہم سیکھ سکتے ہیں ہم کل کو اس کو گھر میں بھی ٹرائی کر سکتے ہے نا ہم اس کو گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں ہم پیڑ لگا سکتے ہیں گھر میں ہے نا
جی جی جی جی جی
جی اور ہوتا ہے پاور ہے نا آدو جگہ پاور اور ر ہوتا ہےوکیشنلیکھو پاور کے بارے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اس میں ہوتا کیا کہ اس میں ہمیں جانکاری دی جاتی ہے ج کے بارے میں الیکٹرسٹی کے بارے میں ہے نا
جی جی بھائی جان
ہمیں اس میں دیکھو کرنٹ کیسے فلو کرتی ہے ہے نا
جی جی بھیا
کرنٹ کیسے فلو کرتی ہے اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کہہ کی سے ہم کنیکشنز د کسی جگہ اگر کسی جگہ تار کھلی ہو یا کٹ جائے تو ہمیں اس کو کیسے کنیکشن دیں نا
جی جی بھائی جان
ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اس میں ہے نا
جی بھ جان
تو ہمیں اسکول میں ایسا سب رکھنا چاہیے ووکیشنل سبجیکٹ رکھنے چاہیے اس سے ہمارا فائدہ ہے ہمارے بچوں کو فائدہ ہے کل وہ آ کے گھر میں بتا سکتے ہیں کہ اس پیڑ کو کیا کرنا ہے کتنی کھاد ڈالنی ہے کتنے سمے تک اس کو پانی دینا ہے ہمیں بتا سکتے ہیں کل اپنے اپنے بچے ہے نا
ک جی بھ جان
بہت سارے اسکولوں میں ایسا بتایا جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے جیسے کہ اس میں بہت سارے یہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ہم ہے نا اور میں کس کی بات کر رہا تھا وہ ہے سوشل میڈیا تو یہ فائدے بتا رہا تھا میں آپ کو کچھ کہناا
جی جی بھائی جان
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا ہے نا
جی
اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گندی گندی چیزیں نہ دیکھییں اس پہ پتا نہیں آج کل کے بچے کیا کیا دیکھتے ہیں اس میں وہ نہ تو ان کے لیے صحیح ہے نہ نہ تو ہمارے لیے صحیح ہے ہے نا
جی جی جی بھائی جان
پتا نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں وہ اس پہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ان کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے نا
جی بھائی جان
تو ہمیں کیا کرنا چاہی کہ اس کا اچھا فائدہ اٹھانا چاہے نقصانہ د ہے اس موبائل فون کے یا سوشل میڈیا کے دیکھو موبائل فون کے یہ فائدے دیکھو کیا ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک بندہ ہو گیا آپ کو کوئی بھی رشتے دار ہوگا کسی کے کسی بھی دنیا کے کونے میں ہے نا تو آپ اسے رابدہ کر سکتے ہو گھر بیٹھ کے ہے نا یہ موبائل فون کے فائدے ہے اس میں اس سے ہم کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے ہے نا لیکن دیکھو اس کا یہ کیا نقصانات کیا ہے کہ اس سے جو بچے لیکن اس کو کم استعمال کرنا چاہیے نا
اگر ہم اس کو زیادہ استعمال کریں گ تو اس سے ہوگا کیا کہ ہماری آنکھوںوپر بہت برا اثر پڑےا ہماری آنکھیں خراب ہو سکتی ہے نا ہماری آنکھوں پر بہت اثر پڑے گا
جی جی
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کا استعمال کسی حد تک کرنا چاہیے آپ دیکو آج کل بچے کیا ہے کہ تب تک کانا ہی نہیں کائیں گے جب تک وہ موبائل فون نہ مانگے
جی جی بالکل بات آپ نے بہت سی بتائی
جی جی بالکل بالکل دیکھیے دیکھیے اگر کوئی بھی بچہ ہوگا یہاں پہ گھر بیٹھے ہوگا یا کسی بھی جگہ ہوگا ہے نا
جی بھائی جان
اگر وہ ایک سال کا ڈیڑھ سال کا ڈھائی سال کا ہوگا نا تین سال کا بچہ جب وہ روتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں گھر والے اس کو موبائل فون دیتے ہیں دیکھ وہ پھر چپ بھی کرتا ہے نا یہ بات ہے وہ چپ کرتا ہے اس سے لیکن اس سے ہوگا کہ کس سے ہمارا ہی پسان ہیں نا
جی جی اب ہم بات کریں گے جنگلات پہ جی بھائی جان آپ بات س نیب جنگلات
جی جی بالکل بالکل بالکل اچھی بات کی آپ نے بہت اچھا ٹاپک چنا آپ نے آپ کی بات سے میں بہت یہ ہوا جی سہمت ہو آپ کی بات سے دیکھیے جنگلات بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو جنگلات دیکھو ہم آج ل کیا کرتے ہیں کہ جنگلات میں زیادہ سے زیادہ پیٹ کاٹتے ہیں نا
پیٹ كاٹ تے ی بچان
جی جی ہمیں کیا کرنا چاہے گا ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے دیکھو اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ہم ایک پیڈ کارڈ بھی لے لیں ہے نا اگر ہم کسی ضرورت کی وجہ سے ایک پیڑ کاٹ بھیلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کے بدلے دس پیڑ اگائے واپ ہے نا دس پیٹ واپس لگائے جی جی بالکل بالکل جی اس سے ہوگا کہ کہ اگر ہم دس پیڑ لگائے وہ دس کے دس نہیں ہو گے گروہ وہ دس کے گرو نہیں ہوگئے ہے نا
جی بھائی جان اس میں سے تین چار لگ جائیں گے بس
تین چار لنگت تو یہ ہماری معاشرے کے لیے بہتر ہے ہے نا
جی بھائی جان
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ اگائے دیکھو پیڑوں کا کیا ہے کہ یہ ہمیں کیا دیتے آکسیجن ہے نا
جی بھیا ہم لگاتے ہیں ہر سال پانچ دس بیس لگاتے ہیں
اچھا کام کرتے ہو آپ بہت اچھی کام کرتے ہو آپ بہت اچھا کام کرتے ہو دیکے میں یہ بتا رہ کہ ہمیں آکسیجن دی آکسیجن کیا ہے کہ ہماری زندگی لیے بہت ضوری ہے ا آکسیجن نہیں ہوگا ہم نہیں رہ پائیں گے ہم نہیں بچ سکتے ہیں نا یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے بہت اہم حصہ ہے آکسیجن تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پیٹ زدہ سے زیادہگائے کیک وہی ہمیں آکسیجن اگر پی نہیں ہوں گ تو ہم آکسیجن کہاں سے لائ گے ہے نا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہے یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور کیا ہے کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں یہاں سے ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینتے ایک ہیومن بینگ ایک انسان جو ہے کاربن ڈ سے باہر پھینکتا ہے اس سے وہ کون لیتے ہیں پیڑ کس کام کے لیے کیونکہ ان کے ضرورت ہے فوٹ فروٹ بنانے کے لیے ہے نا
جی جی
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پیٹ زیادہ سے زیادہ ہوا ہے نا جی جی بالکل دیکھیے اگر دیکھو جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے میتین ہے یا کاربن مانوکسائڈ ہے نا
جی بھائیران
وہ کیا ہے کہ وہ یہ گی کیا بولتے ہیں ن گرین ہاؤس گئی اس سے ہوتا کیا کیا ان کی ماترا بڑھ جائے گی تو اس سے ہوگا کہ کہ اس سے گلوبل وارمنگ ہو جائے گی گرمی بڑ جائے گی آج کل تو آپ دیکھ س کہ کتنی گرمی ہے ہے نا
جی بھ جن
گرمی آج کل بہت ہے
جی بھائی جان دوسری بات یہ جو پانی میں ہم کوڑا ووڑا ڈالتے ہیں نا
جی جی بالکل بالکل بالکل
بی بھ جان
بال بالکل اچھی بات کہ آپ نے آپ نے بہت اچھی بات کوڑا کر کٹم پانی میں پھینکتے ہیں نا یہ بھی ہم بہت غلط کرتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں پانی میں کوڑا کرکٹ نہیں ڈالنا چاہیے دیکھو جی جی جی جی جی جی یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے اگر ہم کسی جگہ کا ڈک کو دے تو اس میں ڈالیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا دیکے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پانی میں ڈالتے ہیں پانی اس سے خراب ہوتا ہے دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ہی انسان لوگ پیتے ہیں وہ پانی نیچے ہماری بھائی بہن پیتے ہیں نا
جی بھائی جان
وہ پانی پھر ہماری بھائی بہن پہ ہی لیتے ہے اس سے ہوتا ہے کی ان کی صحت پر اثر بہت برا اثر پڑتا ہے ہے نا تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہے ہمیںیادہ سے زیادہ پانی صاف رکھنا چاہیے اسس ذمہ دار ہم خود ہی اگر ہم خود سے ٹ کریں گے پانی کو صاف رکھے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا ہمیں خود سے اسٹارٹ کر کرنا چاہیے کہ پانی کو صاف رکھھیے ہے نا
جی جی جی بھائی جان
ہمیں خود سے شروع کرنا چاہیے پانی صاف رکھے ہے نا
جی جی بھائی جان
تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا
جی جی
پانی کو جتنا ہم صاف رکھیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہو ہمارے ماحول کے لیے بہتر ہوگا ہماری صحت کے لیے بہتر ہوگا ہے نا بالکل پانی میں بالکل بھی گندگی نہیں پھیلانی چیے چاہیے ہے نا یہ ہمارے لیے بہت اہم حصہ ہے پانی پانی بھی ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ضروری حصہ ہے نا تو بھائی آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا جی جی جی میں میں کوشش جی جی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے اللہ حافظ
چلو بھا اللہ حافظ اوکے بھائی